ہیلو
ہاں بولو
گئی نیچے
ہاں ہاں نیچے نیچے
ہاں شکر ہے اللہ کا آپ تو جھگتی رھو گی
ہاں اور کیا
اور سناؤ دیدی اٹھ گئی
ہاں ہاں اٹھ گئ
وہ میرا بھی کر رہی تھی کل اس کو بولو کوئی بات نہیں میرے دو اور اکاؤنٹس ہیں آپ کا کہم ہو جائے گا
تو اگر بھیٹ کریں کہ آپ نے کیا کیا نہیں
پھر گونا لیٹ ساڑھے گیارہ کو ب تھے وہ سو گئی تھی پھر
اچھا اچھا ٹھیک
محمدازن نے ٹائم لگایا نا فون پہ اس لیے
اچھا
ہاں بینٹ کال تو میں ابھی اور دیدی کو کروں گی
ٹھیک ہے نا اچھی بات ہے کرنا
ہمیں مذا بھی آتا ہے بات کرنے میں
ہاں اب کیا اب کسے لے آئیے کرو نا آپ کو کیا کرنا
کچھ نہیں اب بعد میں کریں گے نا ابھی میں نے ماما کو بولا تھا اٹھو چائے پئیں گے ہم نے کل کھانا ہی نہیں کھایا
کیوں
ہمیں بھوک نہیں تھی مجھے شام کا کھانا زیادہ اچھا نہیں لگ جو بھی ہو دوپہر میں مزہ آتا ہے
ہوں
وہ کہتے ہیں نا اس ٹائم اگر خالی مرچی بھی ہوگی نا وہ بھی اچھا لگتی شام کو اگر وازوان بھی ہوگا نا تبھی مزہ نہیں آتا ہے اور سناؤ آپ کو پتا ہے کل جب یہ لوگ کنی پورہ گئے نا
ہاں
اور اچ اچھا نہیں ہاں اقراء میرے سامنے ہی تھی
اچھا
آپ میں نے اونچا بات کی وہ آپ سے بات کر رہی تھی نا ہو گئی ہے ہال میں میں مٹہ تا میں میں بھی کر رہی تھی بات مجھے ایسے لگا پیچھے سے ارت کو ایک ہو رہا ہے کیا میں اس تو میں ایک نظر ایئر فون کو دے رہی ہوں ایک نظر خود کو دے رہی ہو آدھی بات اس سے کر رہی ہوں آدھا میں اقرا کو بلا رہی ہوں ان شاٹ نہ اقراء نے سنا نہ بھوکمپ تھا نہ کچھ تھا میرا وحم تھا پھر جب اقراء آئی نا میں نے اسے ب میں نے بولا کیا بولا کیا بول رہی ہو میں نے بولا اسے ارتھ کوئک ہوا تھا بولا نہیں کیا ہوا آپ کو میں نیٹ پیٹ ڈھونڈ رہی تھی حرت کوئی ہے ہاں اور سناؤ
بلائت میں کتنی زیادہ ہو رہی ہے
کہاں ہے یہاں سے تو نہیں ہو رہی ہے
یہاں سے ہے مجھے بولو یہ وہ آپ کے نیبر آئے وہاں رہنے کی ہم نے
دہ کیا کہا آپ یہاں سے نکلتی ہو ہمارے گھر پانچ منٹ کے لیے نہیں آتی ہو
میں تب سے نکلی ہی رہی ہوں اللہ فظر مطلب مجھے ان سے اچھا نہیں لگتا ہے میں خالی نکلی ہوں کل بھائیاوں کو جو وہ کٹنگ کرنی تھی نا
ہاں
میں اسی ٹائم میں نکلی ہوں ورنہ میں نہیں نکلتی ہوں
آپ کیا اس کو نہیں بولا بولو گی مجھے یہ ڈاکومینٹس واپس کرو
ہاں اب میں جاؤں گی وہ آگے دیکھ گی اگر مجھ آیا ٹائم تو آج میں جاں گی ضروری
ہاں اسی کہو میرے ڈاکومینٹ ہی دے دو اور پیسے بھی مانگ لینا لیکن یکن بولنا دے دو وہ کتنی بدتمیز عورت نکلی
کوئی بات نہیں بھول رہ
ہوں
ویسے تو وہ ہر ایک کام کرتی ہے لیکن آپ نے پتاہ نہیں کیا ہوا اس کو
میں نے کچھ کیا بھی نہیں نہ یہاں سے فون کیے نہ کچھ کیے نہ مجھے اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے ایک سال ہونے کو ہوا اوپر میں ایسے ہی ویٹ کر رہی ہوں
ہاں ہاں نہیں ہو
اب کوئی بات نہیں ہوا تو میری چیزیں واپس دے دی آپ کون سا اس کو ہم نے چاقو رکھ چاقو کی نوک پہ رکھا ہے
ہوں ہوں
نہیں اور
بس شکار ہے اللہ کا اپ سناؤ
بس ٹھیک ہاں پھر سنا دو کچھ پیارا سا نیارا سا آپ اگر نکلو گی یہاں سے تو یہاں سے بھی آ جانا پانچ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ کے لیے
میں نے کہا میری مری تو صبح سوتی ہے پھر بھی دیر تک
اچھا
لیکن اس بات نہیں سنے دیتا ہے
اچھا کیا کیا
میں نے کہا اس کو سوتی ہے صبح دیر تک لیکن اس کے باپ نہیں سونے دیتے ہے
اچھا ٹھیک ہائے ہائے کیوں اس سے کھیلتا ہوگا نا
اور کیا اٹھاتا ہے وہاں سے یہاں سے ایسے ویسے کر کے تو اٹھاتا
ہاں وہی نا کوئی بات نہیں
آپ نے کیا کہا تھا کو سالمہ میم کو
کچھ بھی نہیں میں کیا بولتی
وہ مجھے تب سے بول رہی ہے کہ ا یہ کرنا ہے آپ کو میں نے کہا یہ لیپ ٹاپ کا کام ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا پھر
میں نے بولا میم مجھے ٹائم نہیں ہے میں نہیں کروں گی
کہ میرے پنے ب میں نے کہا میرے پنے گ ای میل ہے مجھے بولو دوسرا کیسا بنا آؤں گی اس نے لیکن لیل کیا ہے ریپیئر نہیں کیا ہے کچھ نے
مطلب آپ کرو گی کرو اس میں کیا ہے
لیکن پہلے میں دیکھتی نا ہے کیا کام ہے کیا کتنا ہے اس میں کیا ہے
اقرا نہیں تو سمجھاؤ اس سے سمجھو نا سکسٹی پرسٹ اس سمجھا لیکن میں نہیں کروں گی ان کے تھرو میں بیٹھنا پسند کروں گی لیکن ان کے تھرو کام نہیں کروں گی
مطلب ملتا کیا ہے وہاں پہ
نہیں وہ تو پانچ ہزار کھا رہی ہے پھر اس میں
ہاں اب چھوڑو نا یہ باتیں یہاں نہیں کریں گے
صحیح بات ہے
اب لائ
اچھا آپ نے کہا آپ نے کہا وہ آپ کو کل یہ کال کر رہی تھی تو پھر کیا کہا کال کر کے
کچھ نہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی اور یہ اس کی بیٹی کو نکلا ہے منہ میں مالدار مجھے اتنا پیر رضا کو اتنا فیل ہوا مجھے
ہوں
قیصر نے بولا ہے یہ مالدار ہے کل ہی سنا انہوں نے پرسو ابھی بیمار ہی ہے وہ مجھے اتنا فیل ہوتا ہے
یہ تو ہوتا ہی ہے
اور بول رہی تھی اروا بھی بیمار ہے
ہاں وہ تو ہے ہی اس کو تو تب سے وہ اسٹیم وغیرہ کنٹینیو ہے
نہیں ہاں اسٹیم اور وہ ہے نا وہ نا ہینڈ فٹ مت میری مما کو
پتا نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو اس کھانسی کے ساتھ انہیلر چل رہا ہے کبھی کبھار گلا بھی سوکھ جاتا ہے نا
اس کو الرجی پروابلم ہوگیی ہے
ہاں پتا نہیں کس سے کیا کیا ہم نے ایسا جو اس پہ الرجی ہو گئی
نہیں ہوتا ہے نا کسی سے بھی یہ کہاں پتا ہوتی ہے
ہاں وہ تو ہے
آپ کو پتا دیدی کیسے چل رہی ہے بس جیسے جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے
آتا وہی وہ واہ رے
چل بھی نہیں پاتے آپ
ہائے ہائے ہائے یہ بھی کیا کرے گی سسرال میں بیچاری
اور کیا
اب ہم سب ادھر ہے اوپر پتا نہیں وہ کون سا آتنک مچائیں گے ادھر
بابا ہے نا اس بابا ہے نا یہ حیا کا وہاں
ہ ہاں
تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
وہ بھی وہی ہے لیکن بچے لوگ مانتے نہیں ہیں پھر
ہاں وہ تو ہے وہ کا ایتا زارا جان کہاں ہے
زارا جان کچن میں ہے
اس کو بھی اوپر ہی رکھنا تھا نا
نہیں وہ کینٹین وہ اتنے اچھے سے اب میرے ساتھ کھیلتی ہے پہلے وہ مجھے پہچانتی بھی نہیں تھی لیکن اب کچھ اب کچھ دن ہوئے اب وہ پہچانے لگی ہیں مجھے
اچھا
ہاں ہاں
ہاںاں ہاں کتنے یہ بچے دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں
ہاں
کیا تمہارا ابھی بھی وہی رد عمل ہے سج بولنا
میرا
ہاں
اتنا نہیں ہے
ہا ہا ہا یہ تو پہلے کا ہے نا جتنا پہلے تھا
ہاں
گل ہوتی تھی باچہ دیکھ کے
ہمم
مطلب کہ ایکسٹم والا پاگل
چلو ہم پیںنگے آپ چاے
ارے رکو نا کیا ہو گیا آپ کوہ
مجھے پتا ہے میں نے کہا مجھے پتا ہے میں نے کہہا ہم پینگے اب چاے
ہاں پھر کب کرو گی
تپ تک آپ بیھجو میں جو ہےافس میں کام کے لیے میں اندر جاؤں گی تو آپ کو فالو بھی کروں گی
ہاں یہ سب کالس اٹینڈ کر لینا اور کوئی نمبر نہیں ہے آپ کے پاس
نمبر نہیں ابھی کوئی یاں میں بول رہی تھی نہیں ایک ہے اس میں میں نے فارم بھرا ہے لیکن تو میں ابھی ریسیو نہیں کرتی ہوں
اور ٹھیک بات ابھی ٹاسکس کب آئیں گے مجھے بھی یہی کو لانے ہے ٹاسک
اسے نیا فارم دیا نا وہی برنا اب
میں نے وہی بھرا نیا والا ہی نیا والا ہی بھرا میں نے اور بھی دو تین لوگ تھے انہوں نے بھی بھرا
چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہم پیتے ہیں چاے میں کرتی ہوں بعد میں کال ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بائی
اوکے اللہ حافظ
اوکے ٹھیک ہے میں بھی جاتی ہوں چاے